السلام
وعلیکم السلام السلام وعلیکم آپ ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر الحمدللہ سب ٹھیک ہے
ہاں بس آپ کی آواز بہت دور آ رہی ہے
چلو ٹھیک ہے
ہاں ہاں اچھے سے اب ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہلو
آ
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
افریکہ میں سب
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کیوں نہیں جاتے ہو آپ کہاں ہو کیا کیا آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے میں نے بولا آپ گھر پہ کیوں نہیں ہو نہیں میں تو آپ کے گھر آئی تھی اس نے تو کہا ہے کچھ یہ میری ماسیی کے گھر گئے آپ کی ماما نے کہا
ہاں
کیوں خیرت وہاں کیوں جانا تھا
شفٹنگ چل رہی تھی اس لیے میں وہاں پہ
اچھا ٹھیک تو کیا انہوں نے سے
ہاں کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ آپ
ہاں
آپ کو کیا لگتا ہے چاہیجوکیشن بارے میں
کس چیز
کتنی امپورٹینٹ ہے پڑھنے کے بارے میں
پڑھل پڑھائی تو بہت زیادہ ضروری ہے مطلب اس کے بنا انسان کچھ بھی نہیں ہے امم ہاں ہے واش بیسن کی الماری میں ہاں ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی پلیز آپ فون اپنے کان کے ساتھ رکھو
ج
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے فون پہ
آپ کے کانوں میں پرابلم
نہیں کانوں میں پرابلم نہیں ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھ تک
روکو اب بولو اب آ رہی ہیں صحیح
ہاں آ رہی ہے
ہوں میں نے بولا آپ نے کہاں تک پڑہا پھر
میں نے گریجویشن کی
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا
مجھے ایل ایل بی کرنا تھا
پھر کیوں نہیں کیا ایل ایل بی
کیونکہ پھر گھر کی ذمہ داریاں پڑی تو پھر اس وجہ سے پھر ایل ایل پی نہیں کر
اچھا ٹھیک پھر گھر کی ذمہ داریاں
ہاں اور کے گھر کی ذمہ داریاں کہاں چھوڑتی ہے
نہیں انسان اگر چھٹکارا پانا چاہیے تو چھوڑ دیتی ہے
نہیں چھٹکارا نہیں پانا تھا بٹ گھر کی بہت ساری پرابلمس تھی اس وجہ سے چھوڑنا پڑا
وں ٹھیک ٹھیک
ہاں
اور کوئی سبلنگ ہے آپ
ہاں اور ہے مجھے بھائی تین ہے اور تو بہنیں ہم چھ ہیں
چھ ہو
ہاں ہاں تین تو ابھی پڑھتے ہیں ایک کی شادی ہو گئی تین پڑھتے ہیں اور ایک بھائی شاپ سنبھالتا ہے
ہاں اچھا ٹھیک
جو دوسرا والا تھا وہ بھی میڈیکل شاپ پہ ہے تو لیکن وہ پڑھائی بھی کرتا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ اچھا کرتا ہے پھر
ہاں ہ ایک تو کماتا بھی ہے اور پڑھائی بھی کرتا وہ سیکنڈ ایئر میں ہے
اس کی سیلری کیا ہے وہاں پہ
اس کو ایٹ تھاؤزینڈ ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
اس نے چھوڑا وہ جہاں پہ جاتا تھا نا تو وہاں پہ اس نے بولا کہ اس کو قرض در زیادہ آتے ہیں اور کسٹمرس کم آتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ تمہیں سیلری ملتی ہے تم اپنا کام کرتے ہو تمہیں سیلری ملتی ہے اس نے بولا کہ نہیں یہ گناہ ہے مطلب وہ کچھ کماتا نہیں اور مجھے سیلری دیتا ہے ہم نے کہا وہاں پہ کام کرتے مطلب دوائی لتے ہو یہ دوائی بھی لاتے ہو کسٹمر بھی ہینڈل کرتے شاپ پہ بھی دن بھر ہوتے ہو تو آپ کیوں ایسا ا کہہ رہے ہو کہ یہ گناہ ہے اب جے بولا نہیں وہ نہیں کچھ کماتا ہے تو اس لیے میرے ایٹ تھازینڈ اس سے برآ رہی ہوں گے تو پھر اس نے وہاں جانا چھوڑا اس سے پہلے بھی ایک شاپ پہ تھا تو وہاں پہ بھی شاید ایٹ کس سیون تھازینڈ پھر جاتا تھا مہاراج بازار میں ہے نا داوا انڈیا
ہاں
وہاں بھی جیادہ تھا وہاں زیادہ کام تھا اور سیلری کام تھی بہت دن بھر اتنا کام تھا لیکن سیلری تھی کم پھر اس نے وہ چھوڑا اس بولا آئی تھنک مطلب مجھے لگتا ہے کہ اسے اب اور کوئی پلان ہے کہ کہیں اور رہنے کا وہ مطلب ہائی لیول مطلب جاب ڈھونڈ رہا ہے اگر میڈیسینٹ نہیں ہوگی لیکن کچھ ہائی لیول اس کو یہ چھوٹے چھوٹے پتا نہیں کرے گا کہ نہیں وہ مجھ
ایم آر کی کرو گی تو پھر میں دلواؤں گی
تو وہ سوچ وہ سوچ رہا تھا کہب میں اب شاپ کھولوں گا فرمسی تو اس میں
لائسنس کی ضرورت
ہاں میری بہن نے میڈیکل میں ٹویلتھ کیا ہے نا اس کو بی ایس سی نرسنگ ٹویلتھ میڈیکل تو اس کو بی ایس سی نرسنگ کے لیے یہ بھی پوسٹ بھی نکلا تھا اس نے بی ایس سی نرسری میں سلیکشن بھی ہوئی تھی جب اس کا پوسٹ نکلا تھا نا بی ایس سی نرسنگ کے لیے اس نے اس کا ایگزام دیا تو اس کی سلیکشن بھی ہوئی تو پھر وہ نہیں گئی
اچھا ٹھیک
ہاں ہو جس کے پاس ٹویلھ کوالیفکیش نا میڈیکل میں تو اس کو لائسنس ملتی ہے ہاں اب اب پتہ نہیں ابھی کیا کرے گا فی الحال ہم تھے نا بزی ہی تھوڑا ماما کی ڈیتھ اس کے بعد بھی وہ یہ وغیرہ تو اس کے بعد ابھی ہم نے کچھ ایسا دیکھا نہیں اس کے لیے تو آپ جا کے مطلب دیکھ ٹھیک ہی کیا کرے گا مطلب اس کے لیے جو بیٹر رہے گا وہی کرے گا
ہاں ہاں وہ تو ضروری ہے
جی
باقی آپ کا کیا پلان ہے آگے
کچھ نہیں آگے تو میری انگیجمنٹ ہونے والی ہے اب تو میری انگیجمنٹ ہونے والی ہے نیکسٹ یے نیکسٹ منتھ
ج
ہاں پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا فی الحال تو کچھ پتا نہیں
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے
اب تو گھر ہی سنبھالنا ہے نا بہن کی بھی شادی ہوئی ہے اب تو سیکنڈ نمبر پہ میں ہی ہوں اب مجھے ہی دیکھنا ہے کہ گھر کیسے چلے گا
ہوں صحیح بات ہے
آ بس آپ کے گھر پہ کون کون ہے
میرے گھر پہ میرا چھوٹا بھائی ہے میری مما ہے اور میں ہوں ہمارے فادر کی ڈیتھ چھئی ہے میرا بھائی نائنتھ میں پڑھتا ہے
اور آپ نے کہاں تک پڑھا
میں ابھی پڑھ رہی ہوں ماسٹرز کر رہی ہوں
ٹھیک چلو اچھی بات ہے کچھ نہ کچھ تو انسان کرنا چاہے
بالکل بالکل آپ دیکھیں گے آگے کیا ہوگا
آپ ذرا ایک منٹ کے لیے کچن میں جاؤ وہاں دیکھو نل کا مطلب کھلا ہے اور گیس لو ہاں ہاں اور دیکھو گیس لو پے ہے
ہاں ہمارے گھر پہ ایسی چیزیں ہوتی ہے ہمارے گھر میں نل کا بھی بند ہے گیس بھی لو پہ ہے
ٹھیک چلو اچھی بات ہے
ہ بس ہمارے گھر پہ لوگ کام جلدی نہیں کرتے میں ویٹ کر رہی ہوں کب سے ایک سسٹر کا اس کو لے کے آنا تھا بالٹی اور وغیرہ لایا وہ کھڑکیاں صاف کرنے کی لیے ہاں اور اس کے ساتھ ایک فیبرک ملا سست ہے بہت کیا کرے
کیوں یہ بھی سست کیوں ہے
پتا نہیں اس کو کام کرنے کا مین نہیں ہوتا
کیوں
پتا نہیں چھوڑو اب کیا کر سکتے ہیں ابھی چھوٹی ہے نا اس لیے
ہاں وہ بات تو صحیح چھوٹا نہیں کرتا ہے
ہوں اور باقی آپ کیا کر رہے ہو ابھی
میں باہر نکلی میں نے پہلے کھانا گیس پہ رکھا اس کو اب صرف اس کو میں نے اچھے سے دھیان وان اس کھانے کا رکھا کو لو پہ رکھا اور اب بولا س بہن نے باہر ٹاپ میں شیر ڈالنا اس میں صابن ڈالنا گرم پانی ڈالنا
دشوند تو ع کرنے خطر تو ہووچ آن
پلیز اسپیک ان اردو
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں تو اب میں باہر وہی ڈال رہی ہ شیٹ ٹپ میں اور اس میں صابن وابن ڈال دیی
ٹھیک اچھی بات ہے انسان کو فٹ بھی رہنا چاہیے کاموں کے ساتھ کیونکہ اس سے صحت بھی ٹھیک رہتی ہے وہ
ہاں
اس سے صحت بھی ٹھیک رہتی ہے نا اور مائنڈ بھی ڈسٹرب نہیں رہتا ہے اچھی بات ہے انسان کو کاموں میں رہنا چاہے اکثر آپ دیکھو گے نا ڈپریشن میں وہی لوگ جاتے ہیں جو دن پر بیٹھے رہتے ہیں فون یوز کرتے ہیں کھیل کود نہیں کرتے
فون میں جو بہت ہے کہ جس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس سو کام ہے
ہاں دے دو جو سست ہو میں دوں گی نا گیلا آپ سوکھا کر لو جو سست ہو بولو پھر کچھ نہیں کر پاتے اور ڈپریشن بھی انہیں لوگوں کے ساتھ زیادہ اس کی پرابلمس ہوتی ہے
ہاں اور کیا ہمیں تو بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے
بالکل بھی نہیں پہلے گھر کا پھر باہر کا اور ابھی آپ ہم سے بات کر رہے ہو تو اس کا بھی ہے
ہاں وہ بات تو صحیح ہے لیکن ہمیں ایک دوسرے سے بات کرتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارا مائنڈ بھی فریش رہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکے اس سے ہم نئی نئی باتیں مطلب دماغ میں رکھتے جب ہم ایک باتیں شیئر کرتے وہ بات لگ بھگ زیادہ سے زیادہ دماغ سےنکل سیونٹی پرسینٹ نکل جاتی ہے وہ دماغ سے اس میں پھر نیا نہیں میموری بن جاتی ہے اگر ہم کسی سے شیئر نہیں کریں گے تو تو دل تو پھٹنے کو آئے گا
ہاں سب سے بڑی بات ہے دماغ میں رہے گا پھر پریشانی ٹینشن وغیرہ ہو جاتی ہے ہاں
اتنا کام ہے کہ پوچھو ہی مت
شفٹنگ میں ہو جاتا ہے آپ کی بھی شفٹنگ چل رہی ہے
ہاں ہماری بھی شفٹگ
یہ ہو جاتا ہے کام تو بڑھے گا ہے اب تھوڑا ٹائم اس میں لگے گا آلموسٹ آپ کو ایک دو مہینے لگ جائیں گے
ہم ہمارا مطلب ہماری سوچ ہے کہ ایک دن میں سارا سیٹ ہوں لیکن وہ مت نہ ہوگا
نہیں وہ تو نہیں ہوگا انسان ہے تھوڑی نا کوئی روبوٹ ہے جو ہر کام کر دے گا وقت
لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے رشتے دار ہیں نا
ہاں
سارے نہیں مطلب میں نے اپنی کزنس کو دیکھا جیسے کہ آپ ہو ہمیں لگتا ہے کہ ہم روبوٹ ہے ہم اتنا فاسٹ کام کرتے ہیں ایک تو دن بھر بیٹھتے بھی نہیں ہیں وہ کام اتنا کرتے ہیں کہ شام کو سونے کی مطلب شام کو کھانا کھانے کی تک ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم
نا ایکاڈنگ ٹو ڈاکٹر وہ بولتے ہیں ہمیشہ گھر کا کام جو ہے آہستہ سے کرو ایک ساتھ مت کرو
ہمیں تو وہ بات دماغ میں گھستی ہی نہیں ہے
ہاں
ہمیں ہم تو اپنا کرتے ہیں
اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے نا
اب کیا ہی کر اب میں اتنا جلدی نہیں کرتی یہ کا ہم دھیرے دھیرے ہی کرتے لیکن ایک تو مطلب بیٹھنے کا آرام ہی نہیں ملتا ہے
کیوں ٹھیک ہے ہلو ہلو
چلو اللہ حافظ